تو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تھی آپ
کچھ نہیں ہم تو بس بیٹھے تھے آپ فرمائیے آپ کیا کر رہے تھھی
کچھ نہیں ہم بھی بیٹھے ہی تھے اور فرمیا آپ کا ناشتہ ہو گیا
جی ہمارا تو ناشتہ ہو گیا آپ فرمائیے آپ کا ناشتہ ہو گیا
بالکل ہم بھی ناشتہ کر کے فری بیٹھے تھے آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہے
جی اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے ہی ہے آپ فرمائیے آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہے
بالکل ہم بھی سب خریت سے ہے ہمارے گھر میں بھی سب خیریت سے ہے
ج تو بڑی اچھی بات ہے
ہم تو یہی دعا کرتے کہ سب خہرییاں صحیح ہو کسی چیز کی بھی کسی کو بھی تکلیف وغیرہ نہ ہو
یہ تو صحیح کہا آپ نے یہ سب یہ سب خیریت سے رہی یہی ہماری بھی دعا ہے
بالکل ہم تو یہ بتا رہے تھے کہ آپ کچھ نیو لرننگ اسکیل میں آپ کچھ سیکھ رہی ہیں
جی ابھی تو چھٹیاں چل رہی تھھی تو ہم کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی رہے تھے
بالکل ہم بھی ہم بھی جب چھٹیاں ہوئی تو بھی ہم بھی کمپیوٹر کلاس جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے کیونکہ آج کا تو زمانہ کمپیوٹر والا ہی ہو گیا ہے کمپیوٹر تو سب کو آنا ہی چاہیے تاکہ بوشیہ میں کسی کو بھی تکلیف نہ ہو
یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اگر ہم ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہنا چاہیے جیسے کمپیوٹر ہو گیا اب تو کمپیوٹر آنے والی جنریشن کے لیے بہت ہی اہم حصہ بنا ہے
بالکل تب تو یہی کہتے ہیں بڑی بڑی کمی کمپنیاں تبھی لیتی جن کو کمپیوٹر وغیرہ کا گان ہو جس کو کمپیوٹر کے بارے میں سب چیز کی جانکاری ہو ہر بیٹھے سا کچ کمپیوٹر وغیرہ پی ہو جائے ویسے لوگوں کو ہی لیتی ہے تاکہ ان کے کمپنی میں بھی آگے پروفٹ وغیرہ بنے رہاے اسی لیے تو کمپیوٹر وغیرہ تو سیکھ ہی لینا چاہیے
یہ تو بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ جیسا کہ اب دیکھیے اب تو زمانہ اتنا آگے جو بڑھ گیا ہے اس اور زمانے کے ابھی ایک ہی وہ رہ گیا ہے کہ مطلب زیادہ محنت نہ کرنا پڑے اور بیٹھے بیٹھے سارا کام ہو جائے اور جس انسان کو زیادہ بہتر طریقے سے وہ کام آتا ہے وہ اسی کو لیتے ہیں جیسے کہ کمپیوٹر میں بھی اے آئی سسٹم آ گیا ہے اب اے آئی کو بھی لوگ سیکھنے کے لیے کورسز جوائن کر رہے ہیں
بالکل اب تو نئی نئی چیزیں کورس کورس وغیرہ آ رہی ہے الگ الگ زمانے کے حساب سے تو وہ سب تو سیکھنا ہی چاہیے کیونکہ مارکیٹ میں اسی چیز کی ڈیمانڈ رہتی ہے اور جو مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ اسی چیز کو سیکھنا ہی چاہیے تاکہ جب ہم کچھ بھی س سیکھ کے جائ تو ہماری جو سیکھی ہوئی ہے وہ آگے کسی اور کو بھی کام آ سکے
یہ تو بالکل صحیح فرمایا جی یہ تو بالکل صحیح فرما رہیا آپ جیسے کہ اے آئی ہوگی اب اے آئی دیکھا جائے تو دس لوگوں کا کام اکیلے کر لیتا ہے اگر جس کو اے آئی آئے تو اب وہ ساری چیزیں اگر کسی بندے کو آتی ہو تو سامنے والا تو اسی کو کمپنی ملے گا نا کہ دس لوگوں کا کام وہ اکیلا کر دے گا اس سے اچھا اور کیا ہی ہوگا
بالکل اس لیے تو کہتے ہیں کہ کمپیوٹر وغیرہ کا تو گان تو سب کو ہی ہونا ہی چاہیے آج کا یگ دیکھو الگ الگ زمانے کے حساب سے کمپیوٹر میں بھی الگ الگ چیزیں اپڈیٹ ہوتی رہ رہی ہے تو ہمیں بھی اپنے دماغ کو سمے کے ساتھ اپڈیٹ کرنا چاہیے کیونکہ سمے کے ساتھ اپڈیٹ نہ کرنے سے بھی ہمیںی نقصان ہوتا ہے پھر جو وقت آگے چلا جاتا ہے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اسی لیے وقت کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ سیکھنا ہی چاہیے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے اور اے آئی وغیرہ تو بھی بہت ہر فیلڈ میں کام آنے لگا ہے جیسے کہ آپ سوشل میڈیا لے لو کسی کی کمپنی لے لو ہر چیز میں تو اے آئی آ ہی گیا ہے اور ابھی اے آئی تو سب کو ہی آنے لگ گسھوے چھٹے بچے بچے بھی سیکھنے لگے اے آئی کے بارے میں کیہ آگے کی جنریشن تو اسی چیز پہ ہے نا آگے کی کام بولو جنریشن بولو ہر کام تو اے آئی پہ ہی ٹکا رہے گا
بالکل آنے والے بوشیہ کے لیے بھی جو ہمارا جو اب بھی چل رہا ہے وہ سب کے لیے اے آئی وغیرہ بہت ہی زیادہ ضروری ہو گیا سب کو سیکھنا بھی چاہیے زمانے کے حساب سے نئی نئی چیزیں سیکھو تو اپنے لیے ہی اچھا رہتا ہے نیو نالج اسکل میں کمیونکیشن جیسی اسکل بھی آتی ہے کمیونکیشن اسکل وغیرہ بھی بہت ہی زیادہ فائدہ رہتا ہے بڑی بڑی کمپنیا میں جس کو کمیونکیشن اسکل وغیرہ آتا ہے ان کو بھی لیا جاتا ہے
یہ تو بالکل عمدہ باد کا ہی ہے اپنے کمیونیکیشن اسکل پہلے صرف یہ ہوتا تھا کہ بات چیت کا کوئی ذریعہ ہے یا کچھ ہے لیکن آج کل اس کی بہت مہتو ہے اور اس کو وہ جو اسکل ہوتی ہے وہ ایسے نہیں کہا جاتا کہ وہ سب کے ساتھ پاس آسانی سے مل جائے
بالکل اس لیے کم یشن اسکل تو وہ ہوتا ہے کہ اب جس کمپنی میں کام کر رہے اس کمپنی بنے کا کیسے فائدہ کروا سکتے ہیں دوسرے کمپنیوں کے ساتھ ایسی اچھی طریقے سے بات چیت کر کے اسی کو ہی اچھا کمیونکیشن اسکل کہا جاتا ہے
یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اور کمیونیکیشن اسکل میں تو یہ ساری چیزیں بھی آتی کہ آپ کو صرف انڈیا ہی نہیں باقی جگہوں سے لوگوں سے بھی بات کرنی آنی چاہیے یا ان کا ویوہار سمجھنا چاہیے کمیونکیشن اسکل میں تو ہم نے س ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس میں جیسے بہیوئر اسکلس بھی آ جاتی ہے کہ آپ کسی کا ا کیا بولتے ہیں اسے
وووار
جی ویوہار کیسے مطلب دیکھ کر بتایا جائے کہ آپ کسی کا ویوہار بس دیکھ کے بتا دیں کہ وہ اس بات پہ اگری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے
اسکل وغیرہ میں ہی آتا ہے کہ تاکہ آگے کے لیے بھی ہمارے لیے اچھا ہے یہ سب تو ساری چیزیں جو ہوتی ہے وہ آن لائن بھی مل جاتی ہے ہم یوٹیوب وغیرہ پہ بھی دیکھ دیکھ کے سیکھ سکتے تو ہم ارے لیے بھی اور اچھی بات ہے کہ کہیں اور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے گھر بیٹھے بیٹھے فری میں بھی سیکھ سکتے ہیں ویڈیو وغیرہ دیکھ دیکھ کے
یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے کتنی ساری اسکلس ہے جو ہم گھر پہ بیٹھے بیٹھے سیکھ سکتے ہیں اب دیکھا جائے تو کوکنگ اسکلس کو لے لو پہلے یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ صرف لڑکیوں کا کام ہے اور کتنے زیادہ لڑکوں لڑکے بھی کتنے زیادہ اچھے کھانا بناتے ہیں وہ بھی ایک اسکل کہا جاتا ت اسے بھی
بالکل فون وغیرہ میں بھی ریل وغیرہ میں دیکو فون وغیرہ میں ویو وغیر دیکو تو لڑے کے لو بھی بہت اچھا اچھا کھا بناےتے ہیں کوئی کوئی تو اسی چکر میں کوئی کوئی لڑکے لوگوں کو کھانا بنانا آتا ہے تو وہ لو ہوٹل مینج جیس کس بھی کر لیتے ہیں تو اس میں بھی کافی زیادہ آگے کا بوشیہ یہ سب چیزوں میں اللہ اسی لیے کہتے ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ سب کو کچھ نہ کچھ تو سیکھتے ہی رہنا چاہیے کیونکہ ہماری امی کہتی کہ کوئی بھی چیز سیکھی ہوئی چیز ہے نا کبھی نہ کب تو کام آ ہی جاتی ہے کبھی بھی ورتھ نہیں جاتا
جی یہ تو آپ ہماری امی بھی کہتی ہیں کہ کوئی بھی سیککھی ہوئی چیز کبھی ضائیا نہیں جاتی کہیں سے بھی کوئی بھی گیان ملے آپ کو وہ ساری چیزیں ہمیشہ آپ کو کام ہی آتی ہے کبھی نہ کبھی
بالکل ہمیں کبھی بھی جبھی بھی وقت ملے تو یوٹیوب وغیرہ پہ ایسے جو چھوٹی چھوٹی جو کورسز ہوتی ہے نئی نئی جو کورسز ہوتی ہے اس کے ویڈیو وغیرہ بھی ڈالتے تو یہ سب سیکھتے رہنا چاہیے تاکہ بوشیہ میں ہمارے لیے ہی کام آئے
یہ تو بالکل صی فرماری ہے آپ نئی نئی چیزیں سیکھ دکھیں گے تو ہمارے ہی بوشیہ میں کام آئیں گی
بالکل تو ہمیں یہ سب کا تو بالکل بھی دھیان دینا چاہیے کہ آگے کس چیز کا کس چیز کا ڈیمانڈ زیادہ ہے بھشیہ میں کس چیز کی کام آج سکتا ہے اس کے حساب سے نئی نئی چیزیں سیکھو تو ہمارے لیے بھی کام آ اور اس یگ کے لیے بھی کام آتا ہے کئی ویکتی کو ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی کچھ جو چیزیں زیادہ سیکھتا نہیں یہ پرانے ٹائم میں ہی رہتا ہے تو اس کو بوشیہ میں رہنے میں بڑی تکلیفیں ہوتی ہے نئی نئی چیزیں جاننے میں تکلیفیں ہو جاتی ہیں لوگوں کو
بالکل صحی فرمایا آپ نے کہ اگر کسی انسان کو نئی چیزیں سیکھنے کا من نہیں ہوتا ہے کتنوں کو تو ہم نے دیکھا ہے سامنے سے کہ اگر وہ مطلب ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو نئی چیزیں سیکھنی ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری پرانی چیزیں بتر ہے بہتر ہے ب اور اگر آپ یگ کے ساتھ چلیں گے آپ کام کے ساتھ چلیں گے ان کے بوشیہ کے ساتھ چلیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نئی نئی چیزوں سیکھنے کا بھی کتنی فائدہ ہے یا نئی نئی چیزوں سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی پر اب ہو ت ہے
بالکل اسی لیے نئی نئی چیزیں تو سیکھتی رہنی چاہیے کہ بوشیہ میں یہ سب چیزوں کا کافی زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے اور جس بوشیہ میں زیادہ ڈیمانڈ ہے وہی چیزیں سیکھو تو ہمارے لیے بھی اچھا رہتا ہے اور ہمارے آنے والے کل کے لیے بھی زیادہ ہی اچھا رہتا ہے
یہ تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے کے لوگ پہلے کے سمے میں آن لائن شاپنگ نہیں تھی اسی لیے کتنے لوگوں کو اس پہ بھروسہ نہیں ہے پر دیکھا جائے تو وہ بڑی عمدہ چیز ہے
بالکل آن لائن وغیرہ چیزوں سے سمے بھی ہمارا کافی بچتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے دیکھا جائے تو سب کچھ آ سکتا ہے کپڑے سے لے کے کھانے پ پینے کی چیزیں سے لے کے الیکٹرانک کا سامان سے لے کے یہاں تک کہ سبزیاں تک بھی آتی ہے کوئی کوئی تو ایپ ایسا کہ دس دس منٹ میں بھی پہنچا دیتی ہے یہ سب چیزوں سے زندگی تو آسان ہو ہی گی گئی ہے
اور اب دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنے سارے اسکلس بھی سیکھنے مل جاتی ہے ک سارے ایپس ایسے ہیں جس پہ ہمیں بہت سا عمدہ چیزیں سکھائی جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ لیں تو آپ پڑھائی کے بارے میں کچھ سیکھ سکتی ہیں آپ اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے کچھ سیکھ سکتی ہیں یا آپ ایپ ڈیولپمنٹ سیکھ سکتی ہیں آپ کوڈنگ سیکھ سکتی ہیں یہ بہت کافی اچھی چیزیں ہیں
بالکل جو سیکھنا چاہتا ہے تو ان کے لیے تو کافی انہ ہی بات ہے اور جو سیکھ رہے ہیں ان کے وکا اب ہم نے بھی دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے کافی اچھی چیزیں سیکھ بھی لیتے ہیں
یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور فرمائیے آپ آپ اب کیا کر رہی تھی
ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم سے آپ کو بات کر کے ہم کو بہت ہی اچھا لگا چلیے
چلیے خدا حافظ